ہوں
کیا بج
وعلیکم السلام جی جی میں ٹھیک وہاں سب ٹھیک ہے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے سب ٹھیک ہے
بس سب الحمدلہ کا شکر ہے سب صحیح چل رہا ہے آپ بتاؤ
جی آپ اپنے بزنس کے بارے میں بتا رہے تھے کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کیا ہوا کیا وجہ ہے
ہاں بزس کے تھوڑا سا
اچھا تو کیا د
میں چل میں دقت کیا مصل میں گھر پہبھی کچھ نہیں ہے
ہاں ہاں
دکان اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے چھوڑ گیا تھا اس نے اس نے لاس کر دیا ا سسر ن ہوج پ رہا ہے
ہاں ہاں ہاں تو بھی صحیح بات ہے سظاہ سی بات ہے جب کتنے ٹائم آپ گھر پہ رہے آفر اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے وہ نہیں کر پائے ہوں گے تو لوس تو ہو گا ہی نقصان تو ہو ہی گیا نقصان ہو گیا لیکن اس کی بھرپائی آپ کو ہی کرنی پڑے گی
بییس چالیس ہزار کا تو کرایہ ہی نکل جیا چالیس چالیس پچاس ہزار رپ تو خرچہ ہی خرچا ہے
ہاں ہر مہینے کا صحیح بات ہے پھر وہ بھی تو اسی میں سے نکلے گا
سینے سے نکل رہے ہے تھا وہ بھی نکالا اور پھر
اور
خرچہ بھی نکلتا ہے سی وے سے ہی
ہوں ہوں ہوں
اسٹاف کا خرچہ بھی نکلتا ہے تو اسٹاف والے آتے ہیں
کس کا اچھا اسٹاف تھااں سی بات ہے نکلے گا ہی وہ تو ان کو نہیں دو گے تو پھر اور بڑی پریشانی ہو جائے گی ان کو بھی تو دینا ہی ہے ان کو نہیں
دین ہی پڑتا ہے ایک تو کوئی یاد اا نہیں ہے کم سے کم پندرہ بیس پچیس لوگ آتے ہیں ایک تو کوئی آتاج
کون سے آپ میچے ابھی کہو گ ب میری ابھیذرا نئی نئی دکان ہے تو ابھی اتنا مت آؤ میں کہاں سے ابھی نہیں کر پاؤں گا
نہی ہو چاہے پرانی ہو وہ وہ نہیں ستے
وہی سوچتے ہیں نا کہ ہے تو ہے اتنی بڑی دکان ہے تو پائیدہ تو بہت ہو رہا ہوگا وہ تو یہ سوچتا ہے نا انہیں تو اپنا چاہیے ہوتا ہے
ایسا تو ہوا تھا کافی ہوا تھا وہ کیا کریں کچھ و ساتھ ل
تو وہ ایک بار میں لے تو وہی لوگ گئے ہوا تو تھا لیکن کتنے لاکھ روپئے کا نقصان ہو گیا اس میں ہمم اسپیشل والے لوگ لے گئے لیکن اچھا ایک چیز ہے جب یہ لوگ لے جاتے ہیں تو اسپیشل اسٹاف کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم
نہیں نہیں وہ نے بتاتے ہی نہیں ہیں وہ نے بتا انہیں بتات نہیں انہیں بیر بتائی آتی نا انہ نہیں پتا ہوتا ہے
اچھا اچھا یہ بھی ٹھیک ہے اب ٹھیک کیا وہ نقصان ہونے والا تھا پتہ نہیں کیا قسمت میں ہے اللہ کیا کیا بہتر ہوگا پتہ نہیں کب اللہ تعالی ان بچوں کے قسمت صحی ہی دے دے میں تو یہی دعا کرتی ہوں
آپ بتاؤ
ہمم
چل رہا ہے گھر میں سب کیا چل رہا ہے
ہاں سب ٹھیک ہی ہے بڑھیا چل رہا ہے ایسا ہی ہے بس ٹینشن ہے دماغ میں بہت کہ کیسے یہ گرہستھی چلے گی تو اب سب الگ بھی ہو گئے ہیں اور تو سب کچھ اپنے آپ ہی کرنا ہے اللہ سے یہ دعا ہے اللہ تعالی بہتر کریں اس کے حوالے ہے بس
انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا الگ کیا ہے اور گھر میں کوئی بات
جی
نہیں نہیں کوئی کچھ نہیں آپ سے بات ہوئی تھی آپ بول رہے تھے کہ کال کری تھی اس نے
نہ مجھ سے کوئی بات نہیں مجھ سے کوئی بات نہیں
اچھا اور بھائی صاحب جیسا کچھ کہہ رہے تھے
اچھا
اور بتاؤ دل وکل کارے سے کچھ پتا چلا
ہمم ہمم وہ پاپا گئے ہوں گے میں میں نے بول دیا تھا ان سے پیڈیا بھی شیئر کر دیا تھا اور اسکرین شاٹ بھی دے دیا تھا بولے ا میں بکیر کے پا جاں گا وہی نلو کے لاؤںا تب دکھے گاجھے اس میںجھے بہت بس چھوٹا چھوٹا ہے وہ اس میں صحی دکھ نہیں رہا تھا تو میں کہا ٹھیک ہے وہیں جا کے دیکھ لینا پھر بھی میں نے زوم کر کے انہیں دکھایا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
اچھا تو نکلوا کے لایا پھر
اب یہ نہیں پتا مجھے نکلوالا یا نہیں لیکن گئے تو تھے
اچھا تو پوچھتیوں سے نکلوا کے لایا
نہیں پوچھا تو نہیں میں نے پوچھ لوں گی ابھی نماز پڑھنے گئے ہوئے جب واپس آئیں گے تو میں پوچھ لوں گی
اچھا
چھوٹی والی بیٹی جو ہے وہ اپنی میرا دوپٹہ اس نے لے لیا ہے
ہمم ہمم بولین
ہاں بتاؤ کیا کہ رہی ہے
جی کچھ نہیں بس آپ بتاؤ کھانا کھانے جا رہے ہیں کیا
ہاں کھانا کاؤں گا کریلا اور روٹی رکھے تھے یہ کھانا لے آیا
وہ تو آپ کھاتے ہی نہیں اچھا اچھا
کون ہے آپ کے ساتھ والے یا آپ کے فرینڈ ہیں
ہاں فرینڈ
اچھا اچھا ہاں آواز لگی مجھے تبھی میں نے سوچا
تو پھر اور بتائیے رات میں آپ کا کیا شیڈول ہے کتنے بجے سو جاتے ہو پھر کتنے بجے اٹھتے ہو
گیارہ بارہ بجے
اچھا
وہ بھی رکھی رہے گی کھانا بھی نہیں کھایا
تو وہ تو خراب ہو گئی ہوگی
ہاں خراب ہو گئی پھر
ہاں
خراب کیا پھر کو بارہ ایک بجے تک دیکھی جب بھوک لگی تب میں نے کہا لا ادر رکھلے
ہاں صبح میں اگر ناشتے میں کھا لی صبح اٹھتی تب وہ بچ جاتی ہے وہ دوپہر میں کھاؤ گے رات کی چیز پوری رات گزر گئی اور پھر ابھی موسم بھی ایسا ہی ہے ہاں ہاں وہ تو مجھے پتا ہے نہیں ہے ارے بھائی ایٹموسفیئر یہ ہمم
بارہ بجے جب بھوک لگی تو دیکھا وہ خراب ہو گئی
ہاں
کریلا کھانے کی کوشش کری تو
تو وہ اس سے تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے کتنا بھی کھا لو اور بس ٹھیک ہے اب کرتی ہوں میں اگین آپ کو لیکن ابھی تو خا ٹائم ہے بات کرو ابھی یا پھر کھانا کھا لیں تبھی اس کے بعد مجھے میسج کر دینا کہ میں
نہیں نہیں یہ کمپلیٹ کر لو یہ کمپلیٹ کر لو
اچھا اچھا ہاں ادھر سے نوائز بھی تو آ رہا ہے نا اس لیے میں بول رہی تھی
وہ ایمبولینس جا تھا نکل کے آب نہیں جا رہا
ہمم ہمم
ابھی بھی ا رہا ہے
نہیں نہیں اب ٹھیک ہے اب نہیں آ رہا
نہیں وہ ایمبولینس کا تو اور بتا
ہمم اچھا تو وہاں کے لوکل میں کوئی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے جیسے آپ کہیں جاؤ کبھی لگے من اچاٹ ہو تو کہیں آس پاس چلے جاؤ کہیں
جگہ تو بہتتی ہی ہے اور ٹائم ہی کہ ملتا ہے جانے کا چوبیس گنٹےے رہا ہے نا
نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جیسے کبھی کبھی من کرے تو کبھی ٹہلنے چلے گئے نہیں جاتے
جاہتا ہی نہیں ہوں کوئی موقع ہی نہیں ملتا جانے کا من تو بہت کرتا جانے کا کہاں دس منٹ پانچ منٹ کا ہی موقع نہیں ملتا
ہاں بس میں ایسے تھوڑے سب بات بڑھانے کے لیے میں بول رہی تھی باقی ویسے بھی بول سکتے ہیں آپ جاتے ضروری نہیں ہے کیا اب یہ صحیح
جانے کا موقع ہی ملتا تو کیوں
اچھا
سیونگ کرانے تک کا تو ٹائم نہیں ملتا ہے بھیاب آتے ہیں تبھی شیونگ ہوتی ہے
مطلب وہ یہاں آتی ہیں آپ کی دکان میں آتی یا پھر آپ کو جانا پڑتا
بھائی صاحب آتی دکان پہ تب جاتا ہوں میں
او اچھ اچھ اچھا مجھے لگا وہ جو شیپنگ کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہیں کو انسان بلا لیتا ہے اپنی جگہ پہ ہی
چلو ٹھیک ہے پھر
ٹھیک ہے ٹھیک کرتے ہیں بات